ہلو
ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک
چائے پیا
چائے پی میں نے کب کی سات بجے ہیں یہ کیا اس میں ہویا ہی نہیں ہے کچھ
اس میں اس میں آئے گا نا جب پانچ کال ہو جائے گا نا پانچ کال کے بعد آ جائے گا انہوں نے کیا ہے چھوٹی وسی
اور بھی سب نے سب نے سب نے اکیہ
ہاں ہم کو ا ہم نے کیا ہے ہم کو ٹاسسیا ہے
کہاں ان کو آیا ہی نہیں ہے
س ہم چھ بجے سے کر رہا ہے دو موبائل کو
پ ہی نہیں ہے سچ ت
آپ کو این پی چا سے ج ہے
نہ
جو وہ ایکسکلوزن میں تھا نا وہ آر سی
ہاں
ا یہ اس کو دینا ہے کنیل کو دینا ہے وہ
تو وہ لسٹ کہاں ہے میرے پاس تھوڑی نا وہ لسٹ ہے درگ جن کا
ہاں آپ کے پاس نہیں
ہاں ہاں میرے پاس ہے گگریبل کا ڈگری بول کیا
کنیل کو دو دینا کنل کو دو آرسی وہ مجھے مانگ رہا ہے دو آرسی اس کو دو آرسی دینا ہے
ٹھیک ہے چلو
کیا کیا اس کو پرویز کو کیا کیا ہے
پرویز کو کر دیں گے ختم ختم کر دیں گے اس کو اس کو میں نے دیا وہ ض اس کو کیا بولا ہے پانچ سو روپئے کم دینا اس کو تو لفظ کیا تھا میں نے
خواہشوں اس کو کام کرنا اس کو کام بہت اور اور کام ہے نا اس کو اس کو دو تین کام اور ہے اس کو جو وہ وہ چندی جو وہ آتی ہے اس دوسرا اس کو چینج وہاں کر رہے ہیں کہاں نؤ گاؤں میں اور اس اس میں بھی ایک کو نکالنا ہے باہر اس کو اس کو بھی چ اس کو بھی راشن کارڈ دینا ہے فی الحال تو اس کو جو کیا آپ نے اس کو وہ اس کا ایک ٹکٹ لایا ہے
یہ چکٹ ایک مہ نے دے دی اس کو
وہ
لیکن اس میں نام غلط ہے باپ کا وہ نہیں دینی ہے
ادر بڈ فیشن کرنا ہے
نہیں ایسا سیح ڈائریکٹ چینج کرنا ہے
اچھا ٹھیک
یہاں سے ہوگئی بارش اسٹارٹ
آج اور کل بارش ہے
تو
آپ کو کہاں جانا ہے
میں کراوںں گا یہ نام ٹھیک اور وہ بھر برشا کا تھا نا وہ پنڈت کاماسلہ
ہاں
دو بندے ڈیلیڈ کرنے ہیں ایک رہ جائے گا اس کی ایک کیا وجسی نئے مہینے کرنی ہے
ٹھیک
ہاں
ہ مج چاوپیہ ہے وہ کنل نے کسی کو مجھے بیچ دیا ہے چاول پنچاس کلو دینا ہے
ہاں وہ ہو گیا وہی بائی ہو گیا وہ سینڈس ینڈی
سینڈ ہا میں بولا آ جانا آ جانا میں دے دوں گا کوئی بات نہیں
بارش ہے تو آج کیا کیا کرو
بار کل بھی بار سے
پھر بھی سنڈے ہے نا
بارش تو اب بھی ہے نا بارش کل بھی ہے آج بھی ہے اگر آئے گا وہ اس کو میں نے بول دیا
اس کو میں نے بولا تھا سنڈے گیارہ بجے
کل اس کو جانا ہے نا کہیں وہ بولا مجھے کو اس نے کال مجھے کیا ہے میں نے بولا چلو آنا میں دے دوں گا میں آؤں گا وہاں آج
اور
بی ایک بندے کو اور دینا ہے پچاس کلو
او ٹھیک
فون کیا ہے بس یہی دو بندے ہیں اور ایک بندہ کر رہا ہوا اس کو فنگر لگا ہے اس کو بھی دینا ہے میں بس یہی دو بند ہو گ
گھنٹہ میں گن دس پندرہ منٹ بیٹھے گیور کو آئے گا وہاں اور تھوڑا نظر دے گا وہاں کہ بوری تو نہیں کاٹا چوہ نے
یہمت ہے گا گو
گفر کو میں فون گفر ابھی فون کرے گا وہ نو بجے فون
نہیں کہاں لیا ابھی کال کرو وہ تو مجھے ملا دفتر میں بھی اگر
ہ اگر آپ آج ملے گا تو اس کو پیسہ لینا ہے اس ہ
جی
پنچیس سو بھی لے لو نا اس کوئی بات نہیں چوبیس یا پچیس دے گا جو بھی دے گا تو لینا اس کو
ٹھیک ہے
ان کو بولو ن کہالے کرو آپس میں نہیں تو یہ ہو جائے گا پھرٹس گی اس
ھے نام د تو تھائے تھ ب ب مجھے ابھی آیا ہی نہیں ہے کچھ نہ مجھے ٹاسک آئے ہیں نہ مجھے کچھ آیا ہے کوت ریفریش ریفریش آالس ہوں
ہو کے
تو کو مرے سے آیا ابھی آیا ہی نہیں ہےچھ
ہے گ ہے گ اسکول لگتاہ ہے
مال ہے ہی نہیں ادر ادھر کچھ مال نہیں آیا ہے
اس کو آیا نا کل بس یہ اس کو آرحن کو
وال لوگ
ہاں
ہ
جر جس نے ک ہے اس کو
ہوں
مجھے بھی یہی کہ لیا یہ پانچ کرنا تھا نا یہ مجھے بھی یہی کہا پانچ کرنا میں اس نے مجھے بھی یہ اسٹارٹ کیا ہے نا
مال آ گیا کچھ
مجھے آئے ان ان کو آ گیا
ٹھ
پ کو آ گیا
بہت پیسہ ہے ہ بہت ماںال آ گیا ہے
ن بلیزر یہ نہیں
ممی کہ
ہ
ہاں گے آگ ساح ک کر
یہ اٹ گئے سب اٹھ گئے
کون ہاں سوتری لو خو بات
ہیلو کیا کر رہا ہے
ا کچھ کرو نا کچھ کمانو کماؤ کچھ کیا کرتا ہے تو ایس ہے گا ہے گا
کل دماغ خراب ہو گیا فون پہ کل تھک گیا کل پندرہ فون کیا
جائے پیا
نہیں نہیں ابھی سویا ہی ہوں
ج ھا لانت ت ہ
نہ ون چ ن آمت
تو ہاں کیا ہے آپ نے وہ پانچ کال کیا ہے آپس نے کب کرنا چ کڑا
اس کو اس کو پانچ پانچ بڑھتا ہے پھر کرایہ بیس پھر ہوگا پچیس روگا تیس
ب نہیں آئے انہوں نے کال کیا گروپ بھی کال کیا ان کو کو سب کو چھوڑو تو یہ چھوڑیں گے آج ا
آنا آپ کو آئے
ہ نہ میرے کو بھی نہیں آیا ابھی میرے کو یہ دوسری کار ہے پانچ کال میں ہاں کل د میں نے کیا ہے مجب
اچھا اچ اچھا ٹھیک ٹھیک پشچم بنگال کو بھی نہیں آئے ابھی فون کا
پانچ کار ہو جائے گا تب آئیں گے آج بارش ہے نا کل بھی بارش شے
ہاں بارش کی وجہ سے نہیں آئے گا
نہ آئے گا کیوں بارش اور اس سے مسئلہ نہیں ہے
ہیں اب جب آئیں گے تو بولوں گا ا
ہاں
اور
بس چائےائے وائے پیا
ہاں اب شوکت کو فون کرنا بچارا وہ گھر پہ ہوتا ہے
شوکت شوکت کام پر جاتا ہے نا
اس کو اس نے بھی جو کیا ہے ڈاؤن لوڈ
ہاں اس کو بھی کیا ہے
اس نے اب کیا ہے شاید
کیا ہے اس کو پہلے کیا کیا تھا اس کو ایرل تھا اس کو وہ وہ پانچ ا دن اس کو ضائع ہو گیا اب ہو گیا گ اس کو نیا
بہت پیسہ ضائع ہو گیا بہت پیسہ ضائع ہو گیا
فی الحال پھر ٹاس کون کون کر رہا ہے ارحان رانی بس
ہاں یہ دو نہیں تین ہے نا موبائل
ارفاچ بھی
الفاظ
اچھا ہم کبھی باغیوں کو نہیں ہے
ابھی ہم بیج دے گ ابھی ہم کو کچھ پ آیا
ہم ختم ہو گئے
مگر اس کو مزہ ہے
ہاں اچھی اچھی اچھھی چلو چلو ہو گیا ہاں
چلو چائے پیو بعد میں اس کو نضور دنےا رٹ
یہ د ا رہ میں ما